السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
اور فرمائیے سب خیرت ہے ہاں جی بڑھیا ہے اللہ تعالی کے رحم سے ہاں
آپ کے ممی پاپا سب ٹھیک ہے
ہاں امی جان آبو جان سب خیریت ہے آپ فرمائیے آپ کیسے ہو
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں گھر والے بھی سب بڑھیا مزے میں ہیں کیا کر رہے ہو ابھی
جی میں کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہوں ابھی
کھانا پکانے کی تیاری
جی
اچھا ٹھیک ہے او آپ ہاؤس وائف ہے
جی کر لیتے ہیں گھر کا کام مطلب ایسے کھانا وانا بنا لیتے ہیں تو صبح بھی
اچھا مطلب شام کا کھانا
نہیں صبح شام دونوں چلتا ہے
اچھا تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے
تو
ہاں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے ہمارا آس وستا جو انوائرمنٹ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا رکھنے کا ہمارا فرض بنتا ہے
ہاں جی یہ بات تو آپ صحیح فرما رہے ہو ابھی ہمیں نا اگر ہمیں جسے اپنا واتاورن ہے اپنے گھر کے آس پاس کے ایریا کو صاف ستھرا رکھیں گے تو شاید جو دوسرے لوگ ہیں پڑوسی وہ بھی ہمیں دیکھ کر اپنے گھر کے آس پاس کے
ہاں بالکل بالکل بالکل میم میرا بھی یہی میرا یہی کہنا ہے کہ ہم جتنا اپنے آس پاس کے ماحول کو کو صاف ستھرا رکھیں گے اتنا ہی ہاں ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے بچے ہیں ان پہ بھی اچھا ہی اثر رہے گا اس سے
ہاں جی جنریشن اور صاف صفائی سے بھی ہے نا جو مطلب ایسے مچھر وغیرہ پنپتے ہیں تو ان سے بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں اور صاف صفائی رکھیں گے تو نہیں ہوگی اتنی زیاد بیماری
بالکل صاف صف صاف صفائی رکھنے سے بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی تو ہمیں جب ہم بیمار بھی کم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس نہیں
رہے گا
ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو دوائی کا سیوا بھی دوائیوں کا سیو بھی کرنا نہیں پڑے گا تو وہ خرچہ بھی ہمارا بچ جائے گا
ہاں جی
جو خرچہ ہم ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتے ہیں اس کا خرچہ ڈاک ڈاکٹر کا فیس وغیرہ یہ سب ہم اگر اپنے آس پاس کے ماحول کو
اتنا فجول مطلب جیسے بیماری کی وجہ سے وہ خرچہ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اپن کو اتنا زیادہ
بالکل یہ سب فضول کا خرچہ ہمیں بچ جائے گا تو اس سے کیا ہم اس اسے ہم کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں اس سے ان پیسوں سے ہم کچھ دوسرا چیز ایسا خرید سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا فائدہ ہو
ہاں اپنا جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا جو گھر میں ایسے پیس اا کہ وہ دیے تو نہیں ہے تو وہ ضرورت مند چیز کے لیے آ سکتے ہیں اپن
بالکل وہ پیسے ہم کسی دوسری چیز میں انویسٹ کر سکتے جس کا ہمیں فائدہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ کہ ہمیں اپنا آس پاس کا ماحول صاف ستھرا رکھنا چاہیے خاص کر کے جو ہمارے ارد گرد جو یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں بہت ہے چشمے بہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو زیادہ صاف ستھرا رکھے کیونکہ جو پانی ہم پیتے اکثر بیماریاں پانی سے ہی پھیل پھیل جاتی ہے
اللہ رگ
کیونکہ ہم پانی کو صاف ستھرا ایسا نہیں رکھتے اگر ہم پانی کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہمارے جسم میں بیماریاں لگنے کا اندیشہ بھی کم ہو جائے گا
ہاں
تو ہمیں چاہیے کہ یہ بات دوسروں تک بھی ہمیں پہنچانی چاہیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر کسی ہر کسی کے پاس یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھو اپنے ارد گرد گندگی نہ پھیلائے انوائرمنٹ کو صاف رکھے کیونکہ جب ہمارا ارد گرد کا ماحول صاف رہے گا تو تبھی تو ہمیں فریش آکسیجن بھی ملے گا
ہاں جی
فریش فریش آکسیجن ملے گا تو وہ ہماری لنگس کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ لنگس کو فریش آکسیجن ملے گا تو لنگز بھی پراپرلی فنکشن میں آ جائیں گی فنکشن کرے گی تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا صحت جو ہے اور اچھا رہے گا
ہوں ہمارے صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور جیسے کہ اپن اور واتاورن میں نا ایسے پولوشن پھیلا ہے تو اس کے بھی مطلب
وہی ہے ن وہی ہے نا پولوشن پولوشن کو پولوشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے
زیادہ سے زیادہ پلیوشن کم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت جو ہے لگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ درخت کاٹ دیتے ہیں اس سے کیا ہے کہ پولوشن زیادہ بڑھ جاتا ہے
ہاں جی
اور گاڑیوں کی وجہ سے گاڑیوں اور فیکٹریوں کارخانوں میں جو زیادہ دھواں نکل تو اس سے ہمارا ماحول ہمارا جو آکسیجن خراب ہو جاتا ہے اسی سے ہماری جو بیماریاں ہیں اور بڑھ جاتی ہے
ہاں جی صحیح فرما رہے ہے آپ
یہ بات ہر کسی تک پہنچنی چاہیے ہر ایک انسان تک پہنچنی چاہیے کہ اپنے آس پاس آس پاس کے ماحول کو صاف رکھو فیکٹریوں میں جو دھواں نکل رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو جو کرنا پڑے کرو گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کام کرنے کی کے لیے پولوشن کم کرنے کے لیے جو جو بس میں وہ وہ کرو کسی بھی طرح ہمارا ماحول صاف رہنا چاہیے کیونکہ ہم جب پانی پیتے وہ پانی گندا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہماری جسم میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کو صاف رکھنا چ
ہاں جی صحیح فرما رہے ہو آپ لیکن یہ مطلب کام نا ایسے ایک جنے گی سے نہیں ہوا سہیوگ سے ہوگا نا ایسے اپن کو گام میں جسے ریلی وغیرہ ایسے گاؤں میں یا شہر میں ایک دو بار سے ریلی وغیرہ نکالے ہیں آ جو فرمان جاری کریں تو ہو سکتا ہے لیکن اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا
بالکل لیکن یہ کام تو ہمیں ہمیں ہی کرنا چاہیے نا یہ ایک ہمیں کرنا چاہیے ہمیں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ کہ بھائی اپنے آس پاس گندگی نہ پھیلائے کیونکہ گندگی اپنے آس پاس جو گندگی ہوتی ہے اس پہ کیا ہے کہ مکھیاں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں وہی وہی مچھر انسان کو کاٹ کاٹ لیتے تو انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے ملیریا وغیرہ بیماری ہو جاتی ہے
تو اس سے کیا کہ انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اس لیے جت جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے انوائرن ورنمن ہ میں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور یہ جو پانی ہے ہوا ہے یہ پیڑ پودے یہ ہمیں اللہ تعالی طرف سے فری میں ملے ہیں تو ان سب چیزوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ہم جتنی ان چیزوں کی قدر کریں گے ات قدر یہ ہمیں واپس کریں گے کیونکہ جو چیز انسان کو فری میں ملتا ہے ظاہر سی بات انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا ہے اور جب وہ چیز ختم ہو جاتے تو تب انسان کو اس چیز کی قدر آتی ہے
ہاں یہ آپ صحیح فرما رہے
اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں کا خاص کر دھیان رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے چاہے ندی نال ہو تالاب ہو ا پیڑ پودے ہو ہوا ہو ان سب چیزوں کی ہمیں یہ انسان کوئی کرنا ہے یہ جانور تھوڑی نہ کر سکتا ہے انسان کوئی کرنا ہے یہ سب
نہیں جب انسان ہی ان سب چیزوں میں رہ رہا ہے تو اسی کو تو کرنا ہوگا نا جیسے ہم بول رہے ہیں تو اس قدم کو ہم پہلے اٹھائیں گے تو ہم دس لوگوں تک یہ پوچنا پہنچائیں گے تو ان میں سے دس میں تو چار لوگ تو آئ گے آئیں گے ہی
وہی نا میرے میرے حساب سے سب سے زیادہ گندگی تو انسان ہی پھیلاتا ہے ادھر
ہاں وہی پھیلا رہا ہے
انسانی سب سے زیادہ گندگی پھیلاتا ہے تو یہ بات ہر ایک تک پہنچنی چاہیے کہ بھائی ہمارا جو ماحول ہے اس صاف رہنا چاہیے اس سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اس سے ہماری جو ہمارے بچے ہے آنے والے بچے ہے آنے والی پیڑھی ہے اس پہ بھی اچھا اثر رہے گا اس سے وہ بچے بھی کم بیمار ہو جائیں گے ان کا صحت بھی ٹھیک رہے گا ان کا ذہن بھی ٹھیک رہے گا
ہوں جی
تو ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا اترہ رکھے
آہے
اور فیکٹریوں کا سیون بہت کم کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ پولیوشن تو فیکٹریوں سے ہی نکلتا ہے
ہاں جو ان کا جو دھواں ہے اس سے ہی اور جو گندا پانی نکلتا ہے اس سے بھی
بالکل ہمارے گھروں میں جو کچرا کوڑا کرک کچرا نکلتا ہے ہمیں چاہیے کہ کہ لازمی وہ زمین میں گڈھا کھودے وہ زمین کے نیچے اس کو دسا دے تاکہ اگر ایسی کھلا چھوڑیں گے تو ظاہر سےبا بیماری پھیلے گی مچھر پھیلیں گے تو تو پھر تو مشکل میں مشکل میں تو انسان ہی آ جاتا ہے
ہاں
توآ ہم جو یہ جنگل وغیرہ درخت کاٹ دیتے ہیں اس سے کیا ہو جاتی ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے
اچھا
پھر پودے کاٹنے پیڑ پودے کاٹنے سے گرمی بہت زیادہ بڑجاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائےیں نہ کہ کاٹے
نہیں اگر کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹے لیکن اس کے بدلے زیادہ نہیں تو چار پٹ لگلنے چاہیے زیادہ نہیں چار ہوگا
بالکل بالکل دوسرا لگانا چاہیے
ہاں
یہی میری سجیشن یہی ہے کہ ہر ایک تک یہ بات پہنچنی چاہیے جس کو اس بارے میں کچھ زیادہ نالج نہیں ہے علم نہیں ہے اس تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے جیسے ان
کسی ترہا یہ سوچنا پہنچانے سے پہلے ہم اپ کو خود کو اس شر میں اترنا ہوگا
بالکل بالکل ہر ایک تک یہ بات پہنچنی چاہیے جس سے انسان ایک دم سیف رہے گا اس کی ہیلتھ بھی سیف رہے گی اس کے بچے گھر والے سب سیف رہیں گے اس کا گاؤں اس کے ریلیٹیو فرینڈس سب سیف رہیں گے
مجھ تو کھٹ د گا
ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی جو ہے بہت بڑی چیز ہے
ہاں جی
ہاں صفائی بہت بڑی چیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھے باقی آپ سے بات کر کر کے من خوش ہوا ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے
ہاں جی آپ نے بھی ہمیں صاف صفائی کے بارے میں اور مطلب باتور کا اتنا سب کچھ بتایا اس کے لیے شکریہ
ہ آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور میر سے بات کہ اللہ نے چاہا تو پھر بعد ملاقات ہوگی
ہاں اللہ حافظ
شکریہ اللہ حافظ ال